وعلیکم السلام
اور سب کھیلے سے
جی الحمد للہ ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں
میں بھی اچھا ہوں آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے کیسا موسم ہے ادھر کا
موسم تو بہت اچھا ہے مطلب بارش ہو رہی ہے لیکن وہی ہے کہ گرمی لگ ہی رہا ہے ابھی بھی
او یہاں بھی بارش ہو رہی ہے لیکن موسم بہت اچھا ہو گیا ٹھنڈا سا سہانا ٹائپ کا موسم ہو گیا بارش کا موسم اچھا ہی لگتا ت جو بھی بولیے
ہوں بس تھوڑا کیچڑ سے یہ پریشانی لگتا ہے بچے لو جو اسکول سے آتے ہیں پھر کیچڑ وہ سب عجیب لگتا ہے باقی تو بارش بہت اچھا لگتا ہے
ہ کچر اور ہاں ایک اور چیز کیڑے مکوڑے ہو گئے پھر سانپ بھی بہت برسات کے ٹائم میں نکلتے ہیں نا میں تو میں تو ہاں بولیے
اور خاص کر کے جیسے جب ہم لوگ وہ پانی جو اکٹھا نہیں ہو جاتا جہاں تہاں
ہوں ہوں
تو وہاں تو اور مطلب مجھے لگتا ہے مطلب ڈر ہے کہ وہاں کہیں سانپ نہیں ہے نکلے
وہی تو اور جو لوگ گراؤنڈ فلور میں رہتے ہیں ان لوگ کا تو اور وہ رہتا ہے نا جو گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں بول لوگ کے تو اور ڈر رہتا ہے کہ مطلب نیچے نیچے گھومتا ہے اوپر سے بارش کے ٹائم پہ تو ہم وہ بھی کر کے رکھ جھاڑ کے ہی پہنتے جوتے وغیرہ اس میں کیونکہ گھسے رہتے نا کہیں کہیں میں نے سنا کہ سانپ ملا تھا جوتے کے اندر
ہاں وہی میں نے تو اس میں بھی دیکھا کیا گاڑیوں میں بھی دیکھا ہے کہ سانپ گھس کے بیٹھ جاتا
ہاں وہی تو کبھی کبھی ایسا کچھ دیکھ لو ریل دھ لو یا تو نیوز سن لو تو پھر ڈر لگتا ہے کہ کیا نام ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی میں تو نہیں ہم لوگ کیک دھیان ہی نہیں رہتا سب سے سیف ہم کو بائک سے اچھا اسکوٹی لگتا ہے کیونکہ اس میں پورا اوپر پیک رہتا ہے نا بائک میں الگ الگ چیز مطلب خالی جگہ رہتی ہے وہاں پر سے گھس سکتا ہے خیر گھس اس میں تو اسکوٹی میں بھی گھز سکتا ہے سانپ
سحی بات ہے سحی بات مجھے بہت ڈر لگتا اور ابھی ایک وہ مطلب میں نے ایک دیکھا تھا ریلس میں کہ ایک بچہ مطلب پانی میں تھا اور وہ مگر مچھ اس کو پورا ایک دم یہ کر دیا
اچھا یہ نیوز تو میں نے بھی آج کل سنا ہے اسی لیے بچوں کو پانی کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے
ہاں وہی تو مجھے بہت یہ لگ رہا تھا مطلب دیکھ کر کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب تھوڑا سیفٹی کا یہ سب ہاں
بچپن میں ہم لوگ سوچتے تھے کہ کیا ن ہمارے ماں باپ ہم لوگ کو پانی میں کھیلنے کے نہیں دیتےے وہاں بوٹ میں جانے کیوں نہیں دیتے اب مجھے سمجھ میں آ رہا کیوں نہیں دیتے تھے
ہ اور ہوں ویسے اگر پارک یہ سب بھی رہتا ہے نا جیسے واٹر پارک یہ سب تو اس میں بھی مجھے جانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ کیا ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں صبح سے اس پانی میں گھوم رہے ہیں پتاہ نہیں کیا مطلب گندا جیسا لگتا ہے مجھے تو میں جاتی ہی نہیں ہوں اس میں واٹر پارک یہ سب پانی میں بھی
ہاں مطلب ہائجین ایشو بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی
کئی بار تو میں نے دیکھا لوگ اس پہ تھوک دے رہے یہ کر دے رہے ہے اچ اگر گھر مطلب سوئمنگ پول جیسے وہاں رہا جیسے کوئی ریزورٹ یہ سب میں جاؤ تو اس میں بھی تھوڑا عجیب ہی لگتا ہے ایک ہی پانی میں سب ڈوب ڈوب کے نہا رہا ہے یہ کر رہا اگر جس کو ہ جس کو اسکن الرجی اسکن میں پروابلم رہا تو اس کے لیے تو بہت یہ ہو گیا
اسکن پرابلم بھی رہا اور ہائجین کا بھی ایشو ہو جاتا ہے نا بہت سارے لوگ کو دیکھنے کے بعد اچھا ہی نہیں لگتا ہے سر
ہاں تو ان کو تو جن کو پرابلم ہو جاتا ہے پھر وہ تو ہے نا جاتے ہی نہیں اس میں لیکن جس کو مطلب مان لیجیے چلے گئے اور کسی کو مان لیجیے اسکن الرجی رہا مطلب اور وہ پانی میں ڈوب کے سب کو مطلب یہ کر دیں گے
یہ بھی ہے اسی لیے ہمیشہ وہ بہتر ہو پانی میں مطلب اگر جانا بھی ہے کھیلنا جیسے جھرنا وغیرہ لگا رہتا ہے نا وہاں پ س جانا چاہیے وہاںپس پانی بہتا رہتا ہے تو وہاں پس کچھ توئی امپیورٹی کا سوال ہی نہیں رہتا اوپر سے کتنا اچھا لگتا ہے مطلب بہت زیادہ ہے میں واٹر پارک سے ت وہی جانا پریفر کرتا ہوں
ہوں تو وہ تو مطلب نیچرل رہتا ہے نا مطلب نیچرلی تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کا پانی سب کچھ مطلب ٹھنڈا ٹھنڈا بہت اچھا لگتا ہے ہ وہ نیچرل چیزوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے
پتھر سے وہ گرتا ہے پانی پتھر کے اوپر سے ہوتے ہوئے آتا ہے پھر آواز آتی ہے کیا آواز رہتی ہے دھرنے کی بہت سکون دیتی ہے ایسی آوازیں
ہوں وہی بات ہے
جی
تو یہ سب اچھا رہتا ہے اور پھر کیا ہے برسات میں مطلب مجھے تو مطلب کپڑوں کا بہت ٹینشن ہوتا ہے
ہ یہ بھی ہے نا اب واشنگ مشین کتنا ہی کپڑا سکھا لیتی ہوگی ہلکا سا تو رہ ہی جاتا ہے گیلا
وہ ہاں وہ بات بھی اور پھر نہا اسمیل رہ جاتا ہے جب پہنو تب لگتا ہے پھر اس میں ہے نا کچھ پرفیوم ڈال کے پہننا پڑتا ہے یا پریس کرو تب جا کر کے اس کا اسمیل جاتا ہے
بی تو محنت ایکسٹرا لگ جاتا ہے ب رہتا تو دھوپ میں رہتا ہے کتناچھا دکھتا مطلب پورا وہ نکل جاتا اس سے اسمیل نکل ہے اوپر سے مطلب ایک نیا ٹائپ خشبو آ تھے کپڑے سے
ہوں اور گھر میں بھی مطلب پورے ادھر ادھر سب جگہ کپڑے کپڑے بکھرے ہوئے دکھ رہے اچھے نہیں لگتا دیکھنے میں گھر بھی
ہاں مطلب کہیں کہیں ٹانگندنا پڑ جاتا ہے کپڑ
ہاں کہیں دروازے کے پاس ہینڈل کے پاس
ہوں الگ الگ جگہ ٹانگنا پڑتا ہے اب کیا کرے اب سکھانا تو پڑے گا پہننا تو پڑے گی کپڑا
صحی وہی بات ہے نا وہی بات ہے
وہی تو مطلب کپڑے کا دقت بھی ہو جاتا ہے نا کہ سارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دھوتے ہیں تو پھر مطلب
بڑوں میں تو نہیں ہوتا ہے ب
ہاں بڑے لوگ تو مطلب وہ کر لیتے مینج کر لیتے
ہ لیکن اب تو ڈائپر کا ٹائم آ گیا تھا اب کہاں کوئی اتنا دقت یہ سب سمجھ میں آتا ہے پہلے کے لوگ کو کتنا دقت ہوتا تھا مطلب میں دیکھتی تھی مطلب میں اپنے نانی گھر میں جاتی تھی یا کہیں بھی جاتی تھی دیکھتی تھی ہول دو دو چار چار پینٹ بچوں کو دھو دھو کے ڈال رہے ہیں شوشو والے تو کہیں کچھ والے
ہوں ہوں
وہت مطلب یہ لگتا ہے ہوتا اب تو کیا ہے ڈائی پرر پہنا دیا بچوں کو دن بھر کوئی ٹینشن نہیں کپڑوں کا جیسے بڑے لوگ ایک کپڑے میں ہو جاتا ہے ایک دن گزر جاتا ہے جیسے بچے چلویا و ایسا ہو جاتا ہے ہ تو یہ اچھا بھی ہے ویسے ورنہ پہلے کے ٹائم میں بستر میں یہ میں سب جگہ شو شو کرتے تھ پورا گندا ہو جائے بستر ہو جاتا ہے اب تو دیکھتے ہیں مطلب سب جیسے اسٹائلش ٹائپ کے گھر کو سجا کے رکھتے ہیں اچھا بھی لگتا ہے دیکھ کر کے یہ سب چیز
ہاں وہی تو بہت ساری چیزیں جو آوشکار ہوتی ہے وہ تو فائدے مند بھی رہتی ہے بہت سی
ہاں
نہیں تو پہلے ڈائپر جیسے کوئی لمبا سفر کوئی جا رہا ہے تو اس پہ شوشو کر دیا تو کیسے کیا کر پاتے لیکنب جب سے ڈائپر آیا ہے تب سے لمبے سفر میں بھی بچے لوگ پریشان نہیں کرتے پ کہیں شادی وادی میں بھی جاتے تب بھی پریشانی نہیں ہوتے
ہاں اور پھر رات میں بھی کئی لوگ کئی پیرنٹس لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو رات میں پہنا کے ہی سوتے سلاتے کیونکہ وہ کیا ہے نا بچے کو بار بار اٹھا کے چینج کرنا اور کئی بار اتنے گہرے نیند میں پیرنٹس بھی رہتے ہیں نا کہ ماں باپ بھی کہ بچے کو بھول جاتے پھر وہ شوشو میں ہی مطلب پورے گیلے کپڑے میں رہتا ہے تو مطلب اس کو بھی سردی ب بخار یہ سب ہونے کا ڈر رہتا ہے
ہاں یہ بھی ہے
سب بہت اچھا چیز نکلا ہے ویسے ان سب چیزوں تو فائدہ ہی ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے
وہی بات ہے ٹھنڈے موسم میں برسات کے موسم میں مطلب بار بار واش روم میں جاتے جانا پڑتا ہے نا بچوں کو اسی لیے اس حساب سے تو صحیح ہے نا مطلب بار بار ہو جاتا ہے بچوں سے خیر اس برسات کے موسم میں کوئی پہاڑی علاقہ میں تو نہیں جانا چاہیے گھومنے پھرنے کے لیے کیکہ کھچلن بہت رہتی ہے لیکن ایک طریقے سے دیکھو کناا تو کیا نام ہے یہی موسم میں مزہ بھی رہتا گھومنے کا
ہاں پہاڑ والے یہ سب جو ہے نا مطلب ادھر ہریالی بہت آ جاتی ہے بہت اچھا لگتا ہے
ہاں کیونکہ میرے کئی دوست لوگ گھومنے جاتے اسی موسم میں لیکن میں نہیں جاا
ہاں لیکن تھوڑا رسک ہے جیسے اگر مان لیجیے واٹر فال یا کہیں پہ بھی گئے پھسلن رہے گا وہ تو ویسے ہی جب اچھے ٹائم میں ہم لوگ جاتے ہیں تو اتنا فھسل رہتا ہے مطلب اچھے ٹائم میں بھی دیکھتے ہیں کتنا پھسل جاتے گر جاتے ہیں اس پہ جانے آنے میں اور اس ٹائم تو اور تو وہ رسک زیادہ رہتا ہے کئی لوگ نہیں سنتے کہ مطلب کہ ایسے پھسل کر کے گر گئے پانی میں ڈوب گئے تو یہ سب چیز پہ تھوڑا سا دھیان م مطلب دینا چاہیے انسان کو
جا رہے ہو بارش کے ٹائم میں تو تھوڑا دھیان اچھے سے رکھنا چاہیے ہر چیز کا ہر کہیں قدم اچھے سے رکھنا چاہیے مطلب ایسے نہیں کہ جیسے جیسے چل رہے ہیں پھر چلنے کا ڈر رہتا ہے نا
ہاں
اوپر سے گاڑی وغیرہ بھی اچھیے سے چلانی چاہے بارش کے موسم میں تو خوب ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا فسلن کے کارن مطلب وہ پہاڑی علاقہ کے کیا کہ روڈ پہ بھی ہو جاتے ہیں فسلم کے کار ہے
ہاں وہی تو سب تو پھر مر کیا اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
نہیں بس کھانے ہی جا رہا تھا تھوڑی دیر سے آپ کو غ لیا تھا پھر ہ آپ کا ہو گیا کھانا پینا
نہیں میں بھی کہاں آج کل کہاں اتنی جلدی مطلب صبح لیٹ اٹھو صبح لیٹ کھاشہ کھانا سب کچھ لیٹ لیٹ شروع ہوتا ہے
اچھا پھر کیا بنایا آپ بناتی ہیں کہ امی بناتی ہے
میں ہی بناتی ہوں
او ہو آپ سےت ہو رہاتے ہیں
ہاں میں تو بہت اچھا بناتی ہوں میرے گھر میں پسند بھی ہے سب کو میرے ہاتھ کا کھانا اور اچھا بھی لگتا ہے بنانا مجھے
ہوں کیا بنایا پھر آج آپ نے کھانا
آج تو میں نے مطلب سمپل سا رکھا ہے مطلب لائٹ ہی کھانا رکھی ہوں میں مطلب کہ دال چاول بھنڈی کی سبزی اور ٹماٹر کی چٹنی اچار
او ہو یہ یہ لائٹ کھانا بہت اچھا رہتا ہے کھانے کے لیے
ہاں اور مطلب ہیوی سے زیادہ نا لائٹ کھا لیتے ہم لوگ ایک چیز ایسا یہ ہے
ہاں اچھا بھی لگتا کھانے میں کیونکہ یہ رہتا ہے نا کہ مطلب پیٹ بھی شانت رہتا ہے میرے
ہاں مجھے بھی مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے میں تو سب لائی تھی کھاتی وہ کیا ہے نا
کمفرٹنگ فڈ رہتا ہے نا
ہوں تو ہی اور مطلب ایک مطلب یہ بھی ہے جیسے اگر وہ کھاتے ہیں نا تو ہم لوگ کو مطلب کیا بولے مطلب ہر چیز میں اچھا لگتا ہے مطلب لائٹ ویٹ لگے گا ا پھر پھر ہے نا شام میں بھی ترنت مطلب بک لگ جائے گا یہ ہیویھا لیں گے نا کچھ تو شام میں پتا کچھ بھی کھانے کا من نہیں کرتا اور میرے یہ کہ میں کچھ نہ کچھ شام میں بھی کھا لیتی ہوں
ہاں ضروری ہے میرے حساب سے نا کہ ہلکا ہلکا کھانا چاہیے کیونکہ پیٹ کو بھی کتنا وہ دو گے
اور یہ بھی ہلکا ہلکا کھانے سے نا مطلب ویٹ زیادہ نہیں بڑھے گاپ اور کئی لوگ اکٹھے جو کھا لیتے ہیں نا ان کا و تھا ہ ان کا ویٹ نا بہت جلدی بڑھ جاتا ہے
ہ چلیے ٹھیک ہے پھر رکھتا ہوں میں کال ہے نا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی جا رہی ہوں کھانا کھا لیتی ہوں اب
اچھا میں بھی وہی د رہا تھا ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ